السلام علیکم
ہلو
ہاں السلام علیکم بھائی جان
السلام علیکم
اور کیا حال چال ہے بنا جناب کے
بس گک معاملہ ہاں بتاؤ
بس یار گال ہے کہ میرے ہونا لگ تو کیا آج کل کام کراتے ہیں کام کے بع پھر یہ ہے اس کے بع مرو نہیں سے کوئی فرق نہیں پڑتاوگوں کے پاس
ارے کوئی ویسا تھوڑی ہوتا ہے
ابھی ہمارے دیکھ لو پہلے ہم ان کے لیے تھ ہمیشا کام کرتے تھے ارے کائیں بھائی اب ان کے لیے دیکھ لو میں ایسے ہے نا پہل ہم کام کرتے رہتے کرتے رہتے تھے جیسے ہی کام بند کیا نہیں کہتے مروبنی سے کوئی مطلب نہیں
سنگ ہ ہ وہی بول ہاں
کیا بول رہے ہیں
السلام علیکم محترم بھائی وہی اپنی لینگویج بت رہے اب اپنی لینگویج بتا رہے ہیں
کیا بتا رہے اچھا اچھا اچھ اچھا اچھا اچھ ا اب میاں بتائیں گے تو میاں کی سننی پڑے گی یار
چل رہا ہے نا کہ گھومنے کی چل رہی کدھر چل رہی ہے نا تو جان کنے رہے
نہیں ہو جائے ایک دو آپ کی ک بائی جان ار ا کا کھا گیا نہیں تو جی جاز سے ہو جائے ایک دو آپ
ہاں ہاں وہئی ن
ہاں بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا ن اپن کو
امی جان خ امی جان خااں گئی
ایسے تو نوعیت آتی ہے ہمیں اتنا تو آتا ہے ابھی جانا بو جان خرا جان نہیں اور کھی رہے دین سب مہربانی وغیرہ سب اس کچھ تو آ کیونکہ خبصورت ہماری دوست ہیں تو تھڑی بہت تم سے سیکھ گئے تھے
ا خوبصورت خس ہے س رہو میںا ب جان کرتا کرتیر دو مطلب فس فس
ہاں زیادہ تو دیکھ نو س ن سارو تو ہے سبی میں بنے وہنا ایسے کہ اسکول ٹائم میں کالج ٹائم میں تو کوئی نہیں تھا اور خوبصورت تھا وہ بھی نہیں تھڑا بن گیا تھا پالٹکس سے لیکن آ پھر اس کے بعد بن گیانا زیادہ یہ نہیں ان کو اپن والا پروگرام اگر وس جی سب د نہیں
بگاڑنے والا تو ایک ہی ہے سدارنے سدھارنے والے ہیں
ہاں ہوں
ج کر د ج کاش کاش نے تو بگڑایا نا پر
ہاں وہ تو ہے ہی صحی یار کیونکہ ہر کسی کو اپن گھر پہ انٹ
ط کوئی لکھن
دعا سلام کر لو اور بس بائے بائے
مطلب مطل ایک سال مس پلہ پ ارے چل جاتا ہے یار اس میں کیا
او کیا ج رہے ب کیا بتاؤں تیرے کو چھوڑا ہاں اب سر جی جیس لیے آ گیا ہوناا وہ پونچتا م نے گ پھر کیا ہو اس کے بع پھر کوئی میسج کوال چٹٹی نہ کوئی سندیش
اکل آجتا ہ مت گا
ہ سندیش
نہیں کوریی ب تھا پھر میں کچ پجا پجا چکر بجی تھا
اچھا پھر
پیار میں نے بولا م میں نے کہ ابھی ار بوجا کرا رہا ہوں بع میں کروں گا بول کہ میں بھی بعد میں کروں گا گا
اچھا اچھا اچھا اچا اچھا تو ابھی تو ابھی کھائےیں پھر وہ
وہئی
وہانی گئے اوپ
ہاں ہاں ہاں اورورد نہیں بھی وہاں چلے گئے نا وہ دن وہ دن ہی چلے گئے نا وہ دن لائ چانس تھا نا اھر بھی تو بات ہوئی تھی وہ ابو جان امی جان سب وہئ ہے
اچھا ان کے بھائی جانووں گے ن یاد گاؤں میں تو ہے نا
ہ بائی جانی ن آپ
اب جیس گرمی میں بھی لائٹ ہے انن بھائی جانےی سے ہو تو آس پڑوسی لے رہ ہے کیوں کسی بات نہیں ہے
نل آت چلدتیا مودنٹو
جک آس پڑوسی سے لے لی ہوگی کنیکشن نہیں کرا ہوگا لیکن آس پڑوسی لے لی ہوگی
پر بےچارا میر نے سوچا نائٹ میں آئی بارہ بجے سے روانہ ہو گیا وہاں سے
بہت لیٹ ہوئے ہے دس بجے کے آس پس بھی جا رہے پھر تو بجے کو آتے ہیں آ گئے نا اچھی خاسی
کی ن مین دو چار ج بڑکیا جی پھر م لگ گے
نہیں نہیں ان کو کر دینی جیت ہے آپ کی
کی
میں آتا نا ایسے اور یہ جس میں تو پ سب کو بتا دیتے ہنگامہ کر دیتے
ہوں
وہاں گئے تھے اس کے پاس ایسے پلانا ڈیک رہا یہ ب
مس سر مسز پل ت ہوں
مطلب جو اپن یہ بات کر رہے ہیں نا
ہوں
یہ ریکڑ ہوتی کہ ہےا
ہاں
تو ایک اور داغ چل رہا ہے مطلب اردو لکھنے والا
ہوں
وہ آپ کی بھ بھی جانو اور میری ہم دونوں جو مطلب بات کر رہے تھے نا وہ کہ مطلب آڈیو کلپ یہ سب کے پس اردو ٹاس میں چلی گئی اس میں لکھنے والے میں ہے کہ کی اردو کر کے لکھو اس کا فون آیا تھا کہ میں نےبھی آپ جسٹ دونوں کیے نا وہ جسے اپنے بات کریں ناات تو وہ آئیے اس کی اردو کر کے ل
ہوں
تو اپنا ڈاٹا اسے استعمال ہوتا ہے
ہوں
ہوں
مطلب ڈیٹا پورا استعمال ہوتا ہے آ اپ ن
اس لیے جبھی تو بولتے ہیں کہ کچھ نیجی جانکاری م دو فالتو کی باتیں مت کرو پی اب اس مطلب مت کرو تو ہم ی نارمل کسی ٹاپک کو لے کے آپ بات اس لیے بولتے ہو
صحیح بات ہے اس میں کیا ہے
ارے ابھی کے ااکس والی باتیں تھھی الے تو گھوم پھر کے ابھی یہ آ گئی ری سب کے پاس دیک یہ بھائی
پھر
پھر کیا اسے وہ بنا کے دے دی ہوگی اس کی بائی ہمارے تو سٹ ہوکا پچھ تھوڑی ہوگا وہ دو ہو گیا جی ہو گیا
ہوگےد ہوگیا
ایسے کوئی بات تو کرنیے اپن باتیں کر کر رہتےے لیکن ان کی اردو نا جیے اپن دونوں میںات کہے ابھی اس کی کسی کو ڈال دو بھائی اس اردو لکھا بنا کے دو تو وہ تو دینی پڑے گی نا ارے اپن کو نہیں آتی جن کو آتی ان کی لیتے ہے نا جیسے اپنے بھی ہندی میں آ ہندی میں اپنے آ کو نہیں تی لائن
ہوں وہی ہے بھائی لکھنے میں تو اردو اردو لکھنے میں تو بہت پرابلم آتی ہے
تو اپنے وہ اس لیے کھا لیا کیا بولنے میں تو کیا اپنے کچھ دوست ہیں ان کے کرتے تو کو نارمل تو آتی ہے ال لگی مہربانی سے تو کیا ہے اس لیے اپن نے کر لیا اب اس پہ اپ لے لیا خدانخواستہ اب ان کو کچھ ایا ہی نہیں سارے زیادہ رجیٹو ہے محنت بھی کرے ہیں تو پھر مزہ ہی کیا آئے گا پھر
مزے کیا
اس لیے پھر میں نے بھی اس کا
پر پر پر اس میں ایک یہ لکھنے والے بت چیز کا فائدہ ہے اپنے میں بتاؤں اپن گوگل میں سرچ کریے چیز کو واپس اسی چیز میں
ارے کون پپو نے اتنی یار پپو نے وہ نہیں ہار گ اس کو پہلے تو اس کو اڈیو کو سنو پھر اس کو گوگل پہ جا کے وہاں لکھو ہندی میں لکھو پھر اس کو ھر اردو کے ہےے لکھو
ہاں
وڑے میں سننے میں بہت پرابلم ہو جائے گی
وہ تو اتنی جتنی میں تویکھ جیادہ نہیں لالچ کا نسی جتنا ہے نا جیسے اپن کوب بھی دیکھ نول بول چلنا آتی ہے
ہممم
تو اپن کر لیتے ہیں اب لکھنا اگنا اتنا اپن کو آتا ہی نہیں تو کیا کو لفڑے میں پڑے رہے ہیں
سن کے وہ اپنے ایک ووڈیو ل کر رہتا کتنی اسپیڈ سے چلایا تھا اس نے
وہی تو چیز ہے ا وہ چیز پہے اپن کو دو تین بار سن گے اپن کو ہندی میں لکھنی پڑ گی اس کی اردو گوکہی سے بنا کے ادے لکھنی پڑ گی تو کاں ہے آاری اتنی آج نارمل جو آئے نا جو کرنا چاہیے جی وہ بھی یہی بول رہے کہ آپ کو آ ہوا تو آ لو نہیں تو پریشان تو ہو ہے تو پھر دوبارہ پ نہیں آ تھا محترما کا
پہ دو بال نہیں کوں گا ک م بس بھی ت آجب ن دری گ سے نکے پھر اننے کا کیا چھٹی ہے
ہ وہ
م نے گیا چھٹی آج کھائے گی
یہ ری بلااں بٹھان نا وہ روڈ بر رہے بار بار وہ ٹائم بھی کو پانچ منٹ بٹر بھر یہ بلا بٹا نو بج گی نو بج گی بٹٹ با بٹا نا اچھا پھر دوبارہ کال تھوڑی آئے تھا
نہیں آ پ دوبارہ
کریں گے پھر کچھ بات جب ان کچھ چانس ملے گا
ہوں اگر وہ تو دیکھ کھ تو ہے نا وہ جی
ہاں
اپن مہربان گدا مہربان
اللہ مہربان تو گدا پہربان
ہاں وہی ج اللہ مہربان رہے گا جب جگ تو کوئی د
ہاں لیکن اب زیادہ نہیں ہو گ رے وہ بھی
زیادہ ہی ہوگیا پرب ا کچھ زیادہ حد سے وہ نہیں لگے یار
اس لیے اس کو چھوڑ دینا ہی زیادہ رہے گا
رہے گا بس یہ میرا بھی یہی ہے پر اب
پن جیسی آپ کی میاں کی مرضی
میاں کی مرضی نہیں میاں ابھی گھبرا گیا اب تو
ارے میاں بہت پہلوان ہے میاں گھبراتی نہیں ایسے میاں کسی چیزوں کا اثر سوک رہا ہے
سرایا آپ کو تو پتا بھی ہے ساری چیزیں آپ چ بھی نہیں کون سی بھی چیز
وہی بات ہے
ہ
اس لیے تو بول رہا ہوں م کے لیا کب لاننے والے ہے کیا
کو یہ ضرور پتا نہیں ہے کہ بھائی یہاں جلدھائی میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا بس اتنا سا مہربان تھا
ہاں لیکن کسی میٹر میں زیادہ ہو جائے نا تو اس کو زیادہ تو گیپ دے دینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے
گیپ ہی دینا گیپ کیا دینا چھڑنا پرمل
وہ تو بہت اچھا رہے گا بھائی جان اس چیز کی
یار میں بتاؤں اب اب یہ بھی بتاؤں نا اب چانس بھی نہیں ہے اور آپشن بھی نہیں ہے
ارے ایسا کچھ ج پہلے بھی انہوں نے بہت ہیی بار بولا پھر جیسے ادھر آتے ہیں پول لگات دی تھے
جب تک وہ وہاں رہیں گی نا راجدھانی پہ
ہ
آنا ج نرے گانا تو کسسی نہ کیسے جگاڑ تو ہو ہی جائے گا اگر جیسے پھر گاؤں میں آ گیا نا پ ختم ہے اپ س ن
او کیا مطلب ہےا
ہاں
وہی بات ہے کیا ا اوبر دیا تھا کیا آپ نے ہم نے ایک پرچہ دیا تھا آپ کو امتحان کے لیے
کہاں رہ ہے
ارے سینڈ نہیں کیا گ آپ کو لنک سینڈ کیا تھا نا میں نے واٹسپ پہ
اچھا ہو والالا ابھی شام کو
بردیا
ابھی نہیں پیرا
تو رات کی نو تو بج گی بائی جان بھرتا اس کو کبرو گئے میں نے تو بولا تھا میا آڈی بنا کےبر دے د اس کو کیکہ کل منڈے کل سے اسٹارٹ ہوگا پھر
کل سے اسٹارٹ ہو جائے گا کر سم کر دوں کیا
سے بھر د بھر دینا جو اس کو لک کو اس کے میں ڈال دیا واٹسپ پہ لنک ڈال دے واٹسپ پہ لنک ڈال کر ایک منٹ لگے گام بھر دینا
ااںھا
جس میں ہو جائے گ کام آخ زیادہ کچھ ہے ہی نہیں اس میں
اورن ٹ کیا
پھر آپ کے میں اس کو بنا لینا
پل میرری بھی بنا لیں گے
ب بنا تو بھی نہیں چاہا بعد میں بھی لینا لیکن جیسے نو بج گی پہ ہو لوگ ادھر پچلے
ہ کہ رہ ہو تو ہے
یہ فارم بڑ د نا اور کیا
ابھی سے کو بول کرنے کے بع ب ابھی یہ ہوگا نا
آپ ہے نا بیچ بیچ میں نا اس کا وقت چینج کیا کرو ہو گے بھائی جان گداپس
خدا حافظ